ہیلو
ہلو ہلو ہاں ٹھیک اچ د گنٹو گنڈ اٹھی کو وچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ
ہاں میں ٹھیک ہوں کہاں گے وہ بلائے لگن میرے
میں اوپر بیٹھا ہوں ٹب میں
اچھا ڈب میں آئی روم میں بیٹھنے کے لیے اباہین موما بہار نیچے سے
ہاں ہاں کھانا کھایا آپ نے
ہاں میں نے کایا تم نے کایا
ہاں ہم میں گیا تھا ممی کے ساتھ اس کی ماسی کے گھر پھر ہم نے وہیں پر کھایا کھانا اس کھانے کو ایک پیوںند بھی مزہ نہیں تھا
سون کیا تھا اس کو
اسسكوت ماس سون اور تھا ان میںیمت کھاتا ہوں ان
ہ اور کیا تم لوگوں نے کیا لیا ہے ان کو
ہم نے لیے ڈیو پانچ چھ بوتلیں
ہوں
پھر ہم گئے وہاں پر تھے وہاں پر تھے مومین تھا ہنا تھی سحر تھا احمد تھا اور چھوٹی تھی اور جیجا تھی
وہ کیا بول رہی تھی ان کو
کوئی ہمما سےا ہو ہمنماسا نے ان کو بولا آپ کیوں نہیں آئی بہن کے پاس آپ کیوں نہیں بیٹھے وہاں پر اس نے بولا کچھ نہیں ایسے ہی ب پھر ہرماسا نے اس کو بولا آپ لوگوں کو لڑائی ہوئی ہے کچھ پھر بولا اس نے نے نہیں ہمیں لڑائی نہیں ہوئی ہے پھر اس نے ہما ہمنما سا نے اس کو بولا بہن تو بڑی بہن تو ماں کی جگہ ہوتی ہے پھر کیوں نہیں آئی تم لوگ بن کے پاس پھر اس نے اس کو کچھ نہیں بولا تھا پھر اس نے ہاں پھر اس نے اس کو بولا کہ یہ کیا بولا ہاں پھر اس نے بولا تم کیوں نہیں جاؤ تم جاتے ہو بھٹ پور ان کے گھر اس نے بولا ہاں ہم انہیں کے گھر پر تھے ہم ہائے پھر ہمنما سا نے اس کو بولا تم کیوں نہ پھر کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ یہ یہاں پر یہ کیوں آئی اکیلے پھر اس نے بولا اس نے بولا کچھ لکھ لفٹ کے مجھے لفٹ نہیں ہے وہاں پہ گاڑی وہاں سے چھوڑ دیتی ہے اس لیے میں نہیں آیا
اچھا ٹھیک وہ ممن پنجے مگورہ نہیں آیا تم لوگوں کے پاس
ہاں وہ ہاں ہن آئی نے ہمارے ساتھ نہیں کی بات میں نے بھی نہیں کی میں نے ہ ان کو نہیں چ ان کو
ہ اس س تھا جین مانگو
ہمنماسا کو یہ ناس لانے پھر وہاں سے پھر وہاں سے لے نکلی منی جیجا اور نکلی شہر اور نکلی مومن وہ نکلے وہاں پر اس گراؤنڈ میں ہے نا وہاں پر یہ گراؤنڈ ہاں وہیں پر وہ ایک وہ شور کلہ ہے نا ایک وہاں کا
ہوں
انہیں کے پاس بیٹھا تھاٹھ انہیں اس کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے پتہ نہیں کیا بہت کر رہے تھے پھر مگ گیا پھر اس نے ہم مجھے دیکھا میں نے اس کی طرح دیکھا بھی نہیں میں سیدھے نکل گیا پھر میں وہاں مجھے لانا تھا ا کے لیئے نس اس کو کیا بولتے ہمنماسا کے لے ناس لانا تھا
اچھا ہ ور پ گیا چکرس
ہاں میں گیا اکیلا ویر پر وہاں پر کوئی نہیں تھا پھر میں واپس ہی آیا
اچھا سیر نے کیا بولا تم کو
میرا ہی نہ پہلے اس نے اس کو کھالا نے بولا اجا میرے پاس وہ مت آئی پھر اس نے ہننا ہنا آئی وہاں سے اس کو لے لیا وہاں سے جلدی جلدی لیا واپس پھر سیر خود آئی پھر سے پھر نانی کے ساتھ کی اس نے بات پھر نانی سے لگائے گلے ولے اور سب کچھ پھر اس نے بولا اس کو میں نے تیرے لیے کیا تھا جومیٹری اور پینسل لایا کتام پھر اس نے اس کو دیا میں دوں گا تجھے پھر سحیر گئی واپس وہ کھا رہے تھے نا ہم وہ لوگ کھانا ہم تھے بہار پیچھے والے سائڈ سے
اچھا
ہاں اس نے وہ کھانا کھایا پھر ہم ہاں پھر وہ لوگ نکلے باہر پھر ہم نے میں نے اور ممی نے اور ہمنماسا نے کھایا کھانا
مم نے بول ن کامت لڑائی
ہاں مما نے نہیں بولا میں نے بولا
کیا بولاو
ہ اس نے بولا ہنماسان نے مما کو آپ کو لڑائی ہوئی ہے کیا ان کے ساتھ ہاں مما نے بولا نہیں لڑائی نہیں ہوئی میں نے پھر بولا ہاں ہمیں لڑائی ہے ان کے ساتھ اس لیے اس نے ہم ہمارے ساتھ نہیں آئی
اچھا وہ مومن منگول کو چثوپ ہنت تھا س ک کرہن چن منگر بتھ کوت تو
ہاں اس نے گھس کھایا تھا
وہن کاس کا ہے نہیں بات کیں
ہا نے بھی نہیں کی بات ہم میں نے مت کی منیرا سے بات وہ تھی نا میرے سامنے میں نے کہ اس سے بات
اچھا اس احمد سنگور نے بھی نہیں کی
احمد سانگور ہمارے پاس ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آیا سیر آئی دو تین چار بار آئی پھر بیٹھ گئی ہمارے پاس
روبالا ان کو آپ کیا کریں گے
اگر ہمیں پتہ ہوتا نا وہ وہاں پر ہے ہم نہیں جاتے وہاں
ہاں پھر کہاں جاتے ہو آپ لوگ
اس ہمیں اچانک پتہ لگ گیا
وہ تن مانگور کیا بول رہی تھی منی تم کچھ بولا اس نے
نہ ہ اس نے تب بع ہی کی ہمارے ساتھ
کیا وہ سےن منگور سیر بانت دنے
ہوں
سن موںگر ہے نا وہ شبی نے بھی نہیں کی تمہارے ساتھ بات
تھی چوتھا والا یہ رون وہ نہیں ملا ابھی چل رہی ہے سروس
اور شبین بھیین کی تار ساتت بات
وہ ہاں وہ دو نہیں ہیں ہمارے پاس ایک وہاں پہ وہ الگ والے اکیلے روم میں بیٹھے تھے وہ الگ پیچھے والے روم میں
اچھا اچھا تو وہ آج رات کو بھی بیٹھیں گے
ہاں ہم تھے کچن میں ہم بیٹھے تھے اتر ہی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں ہوں جب ان لوگوں نے کھانا کھایا میں باہر تھا میں گیا تھا ریچارج ڈالنے مجھے مت
پچا م ہیں
پھر میری ممی باہر نکلی وہاں سے بولا میں ابرار کے ساتھ کھاؤں گی کھانا ان لوگوں نے پھر ہم نواسا اور میں نے اور ممی نے کھایا
تم لوگوں کو کھانا نہیں کھانا تھا وہاں پہ تم لوگ
ممی کو بولد ہنوا یہ مانا ہنما س بولو کو کانہ
شوبا وہی بھیہ تھی شوبا
وہ نہ تھی وہاں پر
وہ کہتی پھر
وہ گٮیے تھی گری دیدی کے ساتھ گری دیدی گیے تھی نا کال گھر بچس کے کے ساتھ گی تھی
اچھا اچھا
ہاں
توبھی توبھی اس کو ہوگئی حسن ٹوٹا کو فرق
ہاں تھوڑا بہت فرق ہوا ہے اس کو
بستر میں تھا
نا وہ تھا گؤ کلی نہیں
اچھا گائےكل آان گ تھ
ہاں عادلبیا آیا د دو منٹ بیٹھا پھر گیا وامپر پانی کے پاس ان کو عادت ہے نا چھ چھ روگوں رکھنے کے لیے
ھمم
ہوں اسی لیے پھر ہم نکلے گھر
اچھا ٹھیک
ساحل کہاں گیا
وہ باہر ہم پزا کھانے جائیں گے
مجھے کون فون کر رہا ہے
پتا نہیں کون کر رہا ہوگا ت کال
ہمیں دو منٹ ہے ابھی ہاں
مجھے اتنا پیٹ میں درد ہے میں کیا بولوں تمہیں
میں مجھے بھوک لگی میں نے نہیں کھایا وہاں پہ کھانا اچھا
میں نے بھی گھر میں اس کو مزہ ہی نہیں اس ڈیڈی نے بولا ڈالو آلو پپری اور ہااک اسی کے ساتھ مااز کے ساتھ
ہم پاغ ل جاوید کہ
اس نے پتا نہیں کیا کیا مجھے بولا ہو سیرو سیرو کر رہی ہو
ہاں سیر تھی نا وہاں پ اس کو جتنا یاد رہ گئی ہمیں ہوئی جتنا آ گئی ہمارے پاس اور کوئی نہیں
شرعلانت ان کو
ہاں اس کال موننگر کو بہت لانت پڑڑے گی اپنے وقت پر آنے دو اس کا وقت اس کو اس کو کرنی تھی نا دوسری شادی پتہ نہیں اس نے کیا کیا
وہ ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں ان کوالج رات کو بھی بیٹھنا تھا
ہاں وہ بیٹھے ہو گئے تھے
اچا ٹھیک گو آج کوب بیٹھ
ہاں ابھی مت ہوا ان کو تیسرا چوتھا رون سیٹ وہاں پر لائن گئی نا وہاں سے رون پانچ چھ پھر آئے کا گھر میں بکر ہسو مات
تم پگل ہو کیا
نائز م میں کیا کیا پاکل یہ سو ت ہے میں میں چاہتاتا تھا من میںی چاہتاا تھا منیر مجھ میرے ساتھ بغت کرے اس کو میں گھر کی یہ کیا بولتے ہیں
اس کو نوش دیتا ہوں
بدل دد دیتاہ مگر اس نے میرے ساتھ بات نہیں ک
ہ
میں مت رکا ان کے پاس ایک منٹ بھی نہیں
ھ کنہ
ہ میں سحیر کے ساتھ میں میں میں اس کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا پھر وہ آئی نا دو تین بار
ہ بولا بولا بوول ہ
ہاں چلو ہمیں ہوئے دس منٹ فورٹی فور سیکنڈ بائے بائے